ہلو
آ رہی ہے
ساں رہ
اچھا تو یہ میجمینٹ لگاتی ہوں تب نہیں جی السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام کیسی ہو تم ہ کافی دنوں ہ کافی دنوں بعد بعد کو رہے ہیں
جی جی یہ بستے نا اس گھر کے کاموں میں اتنا یہی چل رہا ہے بزی رہتی ہوں تو بات ہی نہیں ہوتی
ہ چھا اچھا اچھا ہی
ہاں اکتہ
اس ٹاپک سے الگ بھٹک گئے
نہیں
پکڑ لیجیے فرسٹ لائن سلام چھوڑ کر
ہوں چلیے ہاں
ہوں الحمد للہ ا اچھی چل رہی ہے پڑھائی کیسے چل رہی ہے ایگزام بھی قریب ہے اس لیے تھوڑی ٹینشن ہے ہ
تو شن بت ل نا ہش اچھا کرتی ہوں بس ریگولر رویزن کرتی رہو نا
ہ بالکل ویسا تمہارا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے
میرا فیوریٹ سبجیکٹ تو یہ انگلش ہے بایولوجی مجھے اچھا لگتا ات میڈم
ہ مجھے میتھس اور اکنامکس پسند ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے ہ ہ اگر پریکٹس کرو نا تو آسان ہو جاتا ہے اور میں بھی پہلے میتھ سے بہت ڈرتی تھی بٹ پریکٹس کے ذریعے تھوڑا سا جیسے جیسے میھ آنے لگی تو ڈر ختم ہونے لگا
ویسا نا مجھے م تو واقعی میں بہت مجھے آتا ہی نہیں ہے میں تو بہت پریشان رہتی تھی کوئی ٹائم میں نا مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آتا تھا ہ کبھی کبھی ایسا لگتا مطلب جو کوشچن آتا تھا سوال اس کو یاد کرنا پڑتا تھا اتنی می
اچھا میری نہا ایٹتھ تک صحی ت ت میں اس کے بعد جب میں ڈری ہوں و پھر تو چھوڑ دیا تھا بہت زیادہ مجھے پسند نہیں تھی کبھی نہیں ریککھ
اچھا ہاں اچھ
میں سوچ رہی ہوں کچھ بکس پڑھوں اور ایک آن لائن کورس بھی کرو
ہاں بہت بہتر رہے گا بہتت آئیڈیا آ
ہوں
ٹائم دنے چاہ ہ دنا چ
ہ ویسے تمہاری ہوبیز کیا کیا ہیں
مجھے تو ڈرائنگ اور جنرلی پسند ہے اور تمہاری
اچھا مجھے کوکنگ اور فوٹو گرافی کا شوق بہت ہے
ہ فوٹو گگرافی یہ تو بہت انٹرسٹگ ہے
جب بھی آپ کہیں اچھی جگہ دیکھتی ہوں تو فوٹو کو لے لیتی ہوں مجھے پسند ہے فوٹو لینا
میں بھی کبھی کبھی تمہارے ساتھ فوٹو وک کر چلوں گی
ہ ہ ضرور ضرور بہت مزہ آئے گا
ویسے آج کل سوشل میڈیا پر بہت ٹائم اسپینڈ کر دیتی ہوں
اچھا پہلے کر دی تھی میں بھی لیکن اب کم کر دیا ہے مجھے لگا زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا سا اسکرینگ ٹائم میں نکل کیا
میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اسکرین ٹائم کم کرنے کیا
ہ اس سے نا کنسنٹریٹ بھی امپروو ہوتی ہے نا
ہ بالکل اور ہیلت کا بھی تو خ خیال رکھنا چاہیںے نا
ہاں بالکل میں روز تھوڑا واک کرتی ہوں اور زیادہ پانی پینے کی کوشش کرتی ہوں
ہاں پانی پینا تھا پانی تو پینا چاہیے زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے میں بھی پی ہ سمج کندوول پانی میرا ہو جاتا ہے واٹر انٹیک میرا لیکن پھر بھی میری اسکلنی بےیکار ہو گئی ہے نہیں اتلی بخت پی یہ تو ڈن
ہوں
جب کہتے ہیں کہ واٹر انٹیک اپ زیادہ کرو تو ٹکسیین باہر آئیں گے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
تو میرے ساتھ نہیںیرا مےھ
تو دکھایا آپ نے کیس کو میں نے جو بتایا تھا وہ چیزیں کیا
کچھ بھی کوئی ج
نہیں آپ نے اچ سویٹ پانی اور جو میں نے ملاٹٹی کا سیرام بتایا تھا کہ آپ نے بنائ
وہ نہیں بنایا میں نہیں بنا پائی میں بنای
کر کے تو دیکھیں آپ ایک بار ہاں آن لائن مگالو ا
یہٹ تو ہاں ہ ہ منگاؤں گی
اس سے گلو نیچرل گلو آئے گا آپ یقین نہیں کرو گے
اچھا جی
اتنا اچھا چہرہ ہوا میں نے پہل بھی آپ کو بتایا اس کے بارے میں
بلاا مجھے ن واٹس ایپ پ بری بس
اچھا واٹس ایپ پہ ریٹرن میں لکھ کر دوں نا
کر آپ گی جتنا کتنا کیا لینا ہے وہ سب ہے نا
آئسگ ہاں کرچن آئیسنگ ابھی کچھ دو تین دن سے اسٹارٹ کیا
تھوڑا سا نا گرمی میں تو چہرے پہ افیکٹ پڑتا ہی پڑتا ہے نا سنسکرینم تو پر ڈے کمپلسری کوئی اچھا برانڈ کا
سنکرین تو ہم لگاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنسکرین ہم لوگ سب کوئی نقصان بھی مطلب وہ بھی کول
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ تو ڈاکٹر نہیں ریکمنڈ کرتے میرا تو ڈاکٹر نے لکھا ہے ایک اچھے برانڈ کا ہے بڑا مہنگا ہے وہ اس کو آپ گھر پہ بھی رہے ہیں اچھا جو میرے پاس میں ہے وہی میں فوٹو کھینچ کے بھیج دوں گی میں نے بہت سنس اپلائی کیا تھا لیکن لن مجھے جو یہ دیا ہے نا نا ڈاکٹر نے وہ بہت بڑھیا ہے ہ اس سے اسکرین ایک دم شائن کرتی ہے اور موئسچرائزر بھی ہے اس میں
بائک کا بائک کاس پتی موٹر سائیک
ہاں ڈرماکالوجسٹ ہے وہ
ڈرمٹوجین ہے میرے پاس وہ ڈرٹوجی کری ہوئی ہے وہی لگا رہی ہیں
ہاں ہاں
ہوں مہنگی ہے وہ بھی
ہاں وہ لوگ اچھی ہی بتاتے ہیں تو ان کا برانڈ مہنگا ہی ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں آپ چاہے رات ہو گھر پہ ہو دن میں ہو آپ کو سنسکریم اپلائی کرنا ہی کرنا میں بھی نہیں لگاتی تھی اس کو پہلے سنسکرین کو ہاں ہاں ہاں تین ٹم بگائیے آپ اپنا فیس کو اچھے سے کلین کریے اس کے بعد صبح صبح سنسکم لگا لیجیے
ہوں
جو میں نے بتایا ہے وہ چیز آپ اپلائی کھانا مطلب اندر سے کوئی چیز جائے گی تبھی تو آئے گا نا چرے پرفیکٹ وہ باہر سے بھی تو
پت نہیں وہ کو ب کی مرضی ہے جب وہ شفا دیتا تو چھوٹی سی چیز میں بھی دے دیتا ہے اور نہیں تو کتنا پیسہ برباد ہو گیا لیکن
ارے میں نے پگمنٹیشن کے لیے کتنا مہنگا مہگا مہنگا علاج کیا میرے پاس ڈھائی ڈھائی ہزار کی دوائیں آئی میں نے کہاائی کچھ نہیں ہوا ایک یہ گٹیا سا سییرم جونے بنایا جس کو گھٹیا ہی بولوں گی وہ مشکل سے سستے میں بن گیا ہو اب اس کی ایسی لت لگ گئی میں اس کو چوڑ نہیں پا رہی ہوں کیون کہ مجھے فائدہ ملا
کو فائدہ ہے تو کیسے چھوڑیں گے ٹھیک تو ہے
ہاں ہاں اسچ مطلب رنکلس بھی جا رہے ہیں جھائیاں بھی جا رہی ہیں میری جو فائن لائنس ہے وہ بھی جا رہی ہیں سب کچھ جا رہا ہے ابھی وی ہییو اونلی ٹو منٹس لیپٹ
اگر میں کروں تو تم مجھے شاید اورسرسائز کے بارے میں اگر میںک کروں نا تو آپ مجھے یاد بلا دینا ابھی آپ پکڑو لی جٹ
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
مجیاد میں
ٹھیک اور بتاؤ باقی اور کیا جاب کا کیا چل رہا ہے کیا کیا کر رہی ہو آج کل کچھ نہیں
کچھ نہیں کر رہی ہوں بس نہیں چھٹیاں بتا رہی ہوں مائکی میں
ہاں ہاں بڑیا
آرا
میں میں تو نہیں جا پاتی ہوں میرا مائقا سے سرال سب سب ایکچولی میں میری شادی میری شادی ریلیشن میں ہوئی ہے میری چھوٹی خالہ کے بھتیجے کے ساتھ ہوئی ہے اور میری چھوٹی خلا جو ہے وہ میری چاچی بھی لگی چاچی ساس بھی ہیں اور میری خال بھی ہیں اور میری پرورزش میری چھوٹی خال نہیں کی ہے میں ڈھائی سال کی جب سن کے پاس رہی ہاں کی شادی ہو گئی تب بھی وہ انہوں نے مجھے ان کی بیٹی نہیں ہے ایک ہی بیٹا اور آمنے سامنے گھر ہے کبھی ویڈیو پہ دکھاؤں گے وی سی پہ میرا گھر جہاں بنا ہے جسٹ آمنے سامنے تو میرے بھائی سب باہر رہتے ہیں ممی تو میرے ہی پاس رہتی ہے ممی کا گھر یہی ہے لیکن پورا دن ممی میرے پاس رہتی ہے اس رات کو جاتی ہے تو میرے ہسبینڈپ اکیلے پڑ جاتے ہیں اگر میں کہیں چلی گئی نا کوئی باہر حیدرآباد میں کوئی اورنگ آباد میں تو نہیں جا پاتے میں یہ کھانے کی دقت ہوگی ان کا بزنس ایسا کہ یہ چھوڑ کر جا نہیں سکتے تو میں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کمائی کے گئی تھی
اچھا اچھا خیا کر نہیں ہے
سچ سچ میں میں سب کو دیکھتی ہوں سمر ویکیشن میں اپنے اپنے مائقے جاتی ہیں میں بیٹھے دیکھتی ہوں لو میں جا ہی نہیں پا رہی ہوں کہیں ہاں اورن کے پاپ کیا کہیں گے بچوں کے تمہاری ممی تو تمہارے پس ہی ہے بھابیاںاں ہی جاتی ہے ان کا بائقہ بھی میرے یہاں ہے میری بھابھیوں کا یہی ہے تو ہر ابھی آیا ہوا چھوٹا بھائی بھ بھیھی آئے ہئے ہیں
کہا تو پھر کیا کرنا سب لو لوکل میں تو آپ کہاں جاؤ گے وہیں کے
آپ کہاں جاؤ گیا اور جو باہر رہتی ہے وہ اپنے اپنے مائ کے چھٹیوں میں خود مانگتی ہے
ج کیاا چلیے چلیے اپنا خیال رکھناا میڈیسائ اوکے اللہ حافظ